تو
ہیلو آواز آ رہی ہے
ہاں جی بس ہے آپ
بڑھیا بڑھیا آپ بتائیے کیسی ہیں
اپنا بھی ٹھیک ہے بہت دن بعد رات رہی ہے کیا حال چال ہے
سب بڑھیا ہی ہے بس تھوڑا بزی ہو گئی تھی اور طبیعت بھی نہیں ٹھیک ہے اس لیے
ہوں اور ٹھیک ہے
ہاں ہاں ٹھیک ہے تبھی تو میں نے کہ چلو کال کر لیتی ہوں آپ کو
اور کیا چل رہا ہے آج کل
کچھ نہیں بس صحیح چل رہا ہے سبوں کی بس تھوڑی سی طبعت خراب تھی تو بس تھوڑا ریسٹ پتی اسی لیے بس
اچھا
اور آپ بتائیے
ابھی الماری کسی میں میل کے کا روں
ہاں
بہت خاصی آ رہا ہے
ا چیزیں نہیں چل رہ میری بہت ہو رہی تھی دو تین دن سے لگاتار وامٹنگ ہو رہی تھی کچھ بھی کھا رہے ہیں بس ہو جا رہی ہے
ہاں کیا کاروں پانی کے بوٹ پورا
ہاں کیا کہہ رہی ہیں
میرے بھی آ رہا ہے آج
ہاں ہاں ابھی تو ٹھیک ہے پانی پی لیجیے آپ تھوڑا
میری طبیعت تو خراب ہی چل رہی ہے کھانسی آئے گی نہیں اور جب آتا ہے تو پھر ب ہوتا جلدی
ہاں ہاں ایسا ہو تو اور سوتے ٹائم تو بہت زیادہ آتی ہے پھر لیٹنے میں تو زیادہ آتی ہے
وہی سب چل رہا ہے موسم ایسا ہو گیا نا ارے بارش بہت ٹھڈا کر دیتا ہے ک موسم بہت گرم
ہاں آج دیکھیے دھوپ ہے ابھی دو تین دن سے دھوپ نکل رہی ہے کت ا زیادہ اب بارش ہوئی نہیں رہی ہے
ہاں وہی بات ہے نا اور آپ کیا کر رہے ہوگے
کچھ نہیں میں بس لیٹی ہوں ابھی تو
ہمم
اسکول وغیرہ بھی نہیں جا بیاریوں کیونکہ طبیعت ہی ہے ٹھیک ہے فیور ہے بہت زیادہ آپ پانی پی لیجیے تھوڑا سا تھوڑا صحیح رہے گا ہے نا
ہوں
تھوڑا پانی پی لی جے لگاتار پانی پی لی تو نہیں آئے گی اتنی کھانسی
وہی تو بوٹل ہی لیکے بیٹھی ہو کھانسی آنا لگتا تو گلا بیٹھ جاتا ہے
ہاں ہاں گلہ بیٹھ جاتا ہے وہ اور بتائیے کھانا وانا ہو گیا آپ کا
کھانا ہو گیا میں ابھی باری آئیتی میں نے کا دس منٹ فری ہوں تو اس میں آپ کا کال آ گیا تو میں نے مجھے بہت دن بات کر رہی ہیں تو بھائی بات کر لیں تھوڑا سا پھر اپنا کام کرتی ہوں ابھی تھوڑا کام ہی کر رہی ہوں
اچھا اچھا
ہمم می نے تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں ا بہت دن سے بات تو حال چال مل جائے
ہاں ہاں میں بھی میں نے سوچا آپ کو آپ سے ہی بات کروں اچھا بھی نہیں لگ رہا تھا فی الحال تو میں نے کہا چلو آپ کو ہی کال کر لیتے ہیں آپ کے حال چال لے لیتے ہیں
میں ویسے بھی کرنے والی تھی سوچا کہ آج آپ کو کال کریں گے شام تک چھ بجے تک جب تلک فری ہو جائے تو اتنے میں دیکھا تو آپ کا ہی آ گیا تھا تو میں نےو یاد کر دی تے تو بات ہی کر
ا صحی ہے خیال لیا کریے آپ بھی کبھی بھی یاد
ہاں وہی تو مہینے کہا بہت دن ہو گیا آپ نے آج ہی دیا تھا ہم کر کال توٹتی رہتی تھوڑا دیر پہلے پھر آپ کو دیکھا تھا وس کال کا چلو اچھا ہے اور آپ کی ممی سب لوگ ٹھیک ہے
ہاں ہاں ممی امی ٹھیک ہے اور آپ کے بچے کیسے ہیں
بچے لوگ بھی سب ٹھیک ہے میں تو باہر ہی آئی نا
اچھا اچھا
وہی شام تک گھر پہنچوں گی
ہاں
می تو باہر ہی آی ہویی تھی تو آپ کو فون آ گیا نا میں نے کہاکر دیتی پھر رہی
صحیح ہے اچھی بات ہے
پانی کر دیی تھی تو ہم تھوڑا دیر کو بات کر دیں گے گرمی وجہ سے دماغ خراب ہو رہا اتنا گرم ہو رہا ہے گرم رہا یہ سب
اور میرے نیچے والے روم میں نا نیٹ ورک نہیں آتا اس لیے مھے اوپر والے بھی آنا پڑا اور اوپر والے میں تھوڑی دھوپ آتی ہاں اسلئے ہاں اسی لوگ کو ہے کوچ نہیں یہ
نیٹ ورک کا پروابلم بھی بہت چل رہا ہے
ہاں آج تو نیٹ ورک بہت زیادہ ہی وہ کر رہا ہے کیونکہ کبھی بارش ہو رہی ہے کبھی دھوپ آ رہی ہے کبھی کچھ ہو رہا ہے اس لیے تھوڑا نیٹورک بھی تھوڑا ہو رہا ہے
نیٹورک ج پڑا بائی تو نیٹورک کا تھڑا بہت پرابلم چل رہا کچھ بھی کرو تو چلتا نہیں ہے بابا جلدی چلے گا تو چلے گا نہیں تو نہیں
ہاں صحی بات ہے
اور بتائیے ابھی آپ کا کون سی مطلب کون سا چل رہا ہے آپ کا پڑھائی وغیرہ اس میں کیا
میرا تو مطلب کہ ٹویلتھ ہے س
ہوں ہوں
ہاں لاسٹ ہے اسکول کا تو بس
ج تو آپ کو پھر تو اچھے سے
ہاں ہاں بس یہی کہ ابھی کچھ دنوں سے طبیعت نہیں ٹھیک ہے تو اسکول جا ہی نہیں پا رہی ہوں کتنی کوشش کرتی ہوں اٹھنے کی لیکن پتا ہے میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے مطلب مجھے روز رات میںہ نیند نہیں آتی ہے چاہے میں صبح کتنی بھی جلدی اٹھ جاؤں
ہوں
مجھے روز رات میں نیند نہیں آتی ہے مجھے پانچ پانچ چھ چھ بچ جاتے ہیں پھر اس کے بعد سو تو پھر آپ سات بجے کا اسکول ہے تو کیسے ہی نیند کھلے گی جب پانچ بجے کوئی سو رہا ہے تو
ہاںاں رات رات میں نیند پوری ہوگی تبھی صبح اٹھ سکتے
ہاںاں وہی چیز اور اوپر سے مطلب اتنا بخار وخار ہونے لگا اور ایک تو الٹی الٹی ہونے لگی کچھ بھی گا رہے تو الٹی ہو رہی مطلب اسکول میں تھوڑا سا وہ کرنا پڑتا ہے نا اب کیسے ایڈجسٹ ہوں گے وہاں پہ اسی لیے جانی
الٹیاں وغیر یہ ہوتا ہے تو اسکول میں اچھا بھی نہیں لگتا
ہاں وہی چیز ہے نا کہ آپ کو کلاس چھوڑ کے کیسے بار بار جانا رہا ہیں اب گھر کی بات الگ کی ہوتی ہے اب کل ہی میں دیدی کے ساتھ گئی تھی دیدی مطلب گئی تھی کسی کام سے میں ان کے ساتھ گئی تھی میری ادھر سے ہی طبیعت خراب ہو گئی تھی اب ایک دم سے وہاں پہ مجھے ایسے جیسے آنے لگا میں نے کہا بھائی ا یہاں پہ اتنا بڑے وہ ہے اب کیسے یہاں پہ کچھ بھی کر سکتے وہ جم تھا ہاں وہ جم گئی تھی اب میم آپ کی طرف سے گاڑی چلتیھی میم سے بول رہی بس ہو گیا اپ کا چلے بس ہو گیا چلے ارے بھائی میں باہر آئی میں نے الٹیاں گردی پھر اس کے بعد تھوڑا صاف ا اچھا نہیں لگ رہا اس کے بعد میں نکلی نہیںی اٹھی نہیں مجھے چک کر آ رہے ہیں پھر کچھ کھایا بھی نہیں تھا صبح اتنا اسی لیے تب سے اور زیادہ طبیعت خراب لگ رہی ہے آج تھوڑا س صحیح لگ رہا ہے اس لیے میں نے کہا چلو بات ہی کرتے ہیں آپ سے
ومیٹنگ زیادہ ہو رہا ہوگا آپ کی الٹی وغیرہ تھوڑا سا پانی وغیرہ زیادہ پی ہوگ گرمی بھی بہت ہو رہی ہے ن
بس بس اسی م نے تو کیا اور ابھی دو دن سے مطلب بہار ہی باہر کا ہو رہا تھا کہ کل باہر ہی جا رہے تھے زیادہ تر باہر کا ہی کام ہو رہا تھا تو پوری دو پہیر باہر تھے پھر اب ایک دم سے ہی کل ایسا ہو گیا
ہ یہ تو آپ کو گرمی دھوپ یہ سب بھی ستایا ہوگا
ہاں ہاں ہو سکتا ہے گھر پہ کے ایک دم سے ٹھنڈی میں ہو جاتے اور دھوپ سا اور ایک دم ٹھنڈا پانی پی لو پ لو ان سب چیزوں سے بھی ہو جاتا ہے
س بول رہی ہو تابیت کا بھی تھوڑا دھیان دینا ہی پڑھتا ہے تابیت بہت انپٹ نڈا خود اچھے رہیں گے تبھی تو کچھ کر سکتے ہیں ہے نا
وہی چیز ہے وہی سب سے زیادہ تو امپورٹنٹ خود ہی ہے نا بھیا جب تک خود نہیں اچھے ہوں گے تب تک تو کچھ بھی نہیں کر سکتا
ہ ہاں اس کے لیے بولتے ہو خود کے لیے بھی بھائی ٹائم دو خود کا بھی خیال رکھو خود اچھے رہیں گے تو سب اچھا ہے خود ہی اچھے نہیں بنیں گے
ایک تو مطلب موسی ہوئی ہے میری ان کی بیٹی ہوئی ہے تو ممی بھی ادھر پہ تھوڑا بزی ہے نانی کے گھر پہ ہی تو اتنا دھیان نہیں دے پا رہی اب کام وام بھی پڑ جاتا ہے تھوڑا تو اس و ڈشے س نہ کھانا پینا جب تک ممی گھر پہ نہیں ہوتی تب تک کھانا وانا اچھا بھی نہیں لگتا ہے نا پھر
ہم بھائی آج نا ممی رہتی سارا کام اپنا حساب سے ہوتا ہے جس کا جو کام رہتا ہے نا اس کو وہ کام پرفیکٹ مل جاتا ہے
ہاں وہی چیز ہے اب ممی نہیں ہوتی ہے تو کھانا وانا مطلب آتا ہے ایسا نہیں آتا نہیں ہے سب آتا ہے ممی سب مطلب اتنا ہے کہ کبھی بھوکے نہیں ہے لیکن یہی ہے نا کہ عادت ہے ممی کے ہاتھ کی کھانا کھانے کی ممی نکالتی ہیں ساتھ میں تبھی پیٹ بھر کے کھاتے ہیں اب امی نہیں رہتی جیسیے آدھی ایک روٹی کھا لیا بس ہو گیا اب دو چار دن سے ممی ہے نہیں ہے اتنا زیادہ ترنانی گھر پہ ہی رہ رہی ہے اسی لیے ہم لوگوں کو اور کھانا وانا ٹائم پہ نہیں مل پا رہا ہے اسی لیے بٹائم کچھ بھی کھا رہے ہیں کہیں بھی جا رہے ہیں چاول کھا کے دھوپ میں چلے جاتے ممی نے منع بھی کیا تھا پھر بھی کیا کر سکتے
کام آ جاتا ہے تو آپ لوگ نکال لیتے ہو
ہاں ہاں وہی جھیزے جب کو کام ہو جاتا ہے تو جانا پڑ جاتا
کیا کریں پہلی بات ہوتا ہے جب پیرنٹس کہیں اور رہتے ہیں تو بچے تھوڑا سا ادھر ادھر ہو جاتے ہیں اب نہیں آئی ہوں تو میرے کو ٹینشن رہتا ہے کہ میں کب گھر پہنچوں جلدی سے جلدی گھر پہنچوں کیونکہ بچے ہے نا اتا
وہی چیزیں جب وہ میں اتنی بڑی ہو جب میں ایڈجس نہیں ہو پائی آپ کے بچے تو بہت چھوٹے وہ کیسے ہوتے ہوں گے میں یہی سوچ رہی ہوں
ہاں وہی بات ہے ہم کو بھی ٹینشن رہتا ہے تو میں چاہتی ہوں کہ جلدی نکل جاؤں
بچے کتنے بھی سمجھدار ہو جب بھائی پیرنٹس کی تو ضرورت پڑتی ہے نا
جتنا بھی اپنا دماغ ادھر ہی رہتا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے ٹھیک ٹانگ جیسا بھی ہے اپنے آپ کو سامنے
وہی چیز ہے اب میں ممی بھی وہاں پہ رہتی ہے پورا ٹائم کال کرتی رہتی ہے بار بار کہ کیا بولتے کھانا کھایا سب ٹھیک ہے یہ وہ بار بار فون کر کے پوچھتی رہتی ہے
ہاں تو دل دماغ تو یہی ہے نا کہ بچے کیا پتا کیا کر رہے ہو کیا نہ کر رہے ہو
ہاں ہاں س ی لی ہے
خو خو بتاتے رہتے ہوں گے یہ کر لینا یہ کھا لینا
ہے کہ وہاں پہ وہ رکھے ہیں پیسے رکھے ہو کچھ اسی لیے
اور آپ کے پاپا
نہیں پاپا نہیں ہے
اچھا اچھا پری مم تو پھر جاب کون کرتا ہے ابھی
ممی کرتی ہیں
گھر کا کام بھی کرتی جاب پہ جاتی ہیں
نہیں نہیں مطلب گھر کا کام اتنا ممی نہیں کرتی ممی صرف کھانا بناتی شام کا وہ بھی
ممی صبح نکل جاتی تھی کیا جاب پہ
ہاں ممی صبح جاب پہ جاتی ہیں پھر جاب کے بعد میری نانی کے گھر چلی جاتی ہیں ابھی اس ٹائم پہ جا رہی ہے ایسے ادھر ہی آ جاتی ہیں ڈیڑھ دو بجے تک آ جاتی ہیں
اچھا اچھا ممی نے کون سا کام کرنا ہے اس ٹائم پہ
ہ ممی اس سکول میں ہی ہیں
اچھا اچھا
ہاں
چلو اچھا ہے کیا دقت ہے
میں بھی کرتی ہوں ہاں
چلو ٹھیک ہے بائے